وعلیکم اللام بھائیان بان جی ب بیٹھے ہیں
ہاں جی ہمارا جو آج کا ٹاپک رہے گا نا وہ رہے گا ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے جی بھ ہاں ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے ہاں پر آپ کو پتا ہی ہے کہ وقت کتنا اہم ہے ہمارے لیے ہے کہ نہیں اور وقت تو کبھی پیچھے نہیں جا سکتا
جی بھائی جان جی جی
وقت کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے
جی بھائی جان
ہاں
جی بھائی جان جو آپ نے بولا کہ وقت کی پابندی جب بھ جان ہر دن ہمیں ہر دن ہمیں شروع جب شروعات دن ہم جس دن کی شروعات ہوتی ہے نا بھجن ہمیں مطلب پلان پلان کے حساب سے ہی مطلب چلنا چاہیے کہ اس کا ایک اگر میرے حساب سے لسٹ بنا بناؤ گے تو وہ ضرو مطلب ضروری ہے کام سے پہلے مطلب کام سے پہلے ہی لکھو تو وہ اچھا ہے کیونکہ جب ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا بجن کسی چیز کا تبھی تو انسان ٹائم پہ خوش کر پاتا ہے سب سے سب سے امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام مطلب پہلے کرو جو مطلب ایک انسان کو کرنا چاہیے صبح صبح جگنگ کرنی ہوتی ہے کہ نہیں بھ جن ہاں اور صبح صبح مطلب فریش کھانا کھاؤ پہلے پانی پیو پھر مطلب جو کچھ بھی ہے ناشتہ وغیرہ کر لو پھر اس سے مطلب اس سے مطلب سیدھے مطلب اس کو فالو کرتے جاؤ ہر دن اس کو فالو کرتے تو اس میں مطلب ایک تو مطلب باڈی میں چینج آئیں گے اور ٹائم مینجمنٹ کی بہت مطلب اچھی وہ بات جو میں نے کہی کہ ایسے مطلب روز صبح صبح اٹھا کرو اور ایکگزرسائز کیا کرو تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا ٹائم ٹائم مینیج کرنے میں
ہاں جو وقت کا انتظامیہ کا مطلب ہے نا وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے پلان کرنا تاکہ ہم وقت میں زیادہ اور بہتر کام ہو سکے ہے کہ نہیں ہاں اور جو وقت ہے نا
جی جی میں جان
ہاں وہ کامیابی کی کنجی ہے کہ نہیں جیسے کہ چا بھیی ہے امیر اور غریب میں فرق
پجن ہو تاکہ اور ایک بات مجھے یہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کی بات آئی جو کام ہوتا ہے نا بھ جان کام کرتے تو کام کے وقت موبائل یا سوشل میڈیا اور فضل باتوں سے دور رہنا چاہیے ہے کہ نہیں بجن کیونکہ اسے مطلب جو ہمارا دماغ ہے وہ ڈٹ ریک ہو جاتا ہے جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں اس اس سے ہمارا وہ مطلب من بر جاتا ہے پھر اگر ہم فضول باتیں کرتے ہیں
فضور کوش کرتے ہیں ایسی مطلب
مطلب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کام کے وقت وہ نہیں کرنا ہوتا ہے بجہ
ہاں بھائی جان یہ تو آپ نے صحیح بات کی کہئی ہمیں تو اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے اور وقت کی اہمیت ہی ہے ہے کہ نہیں ہاں اور پلان سے کام کرنے سے ٹیوشن نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہاں جیسے کہ ہم پلان کر کے جاتے ہیں کئی سکول پہ ہمیں جانا ہے وہاں پر ہم اپنے وقت کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر پڑھتے وہاں پر پانچ سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ نہیں کتابیں ہوتی ہے اور وہاں پر ہم چار پانچ گنٹے گٹ دیتے ہیں لیکن وہ جو گنڈے دیتے ہیں اس میں سے ہم لنچ بھی کرتے ہیں کچھ کھانا بھی کھاتے ہیں
جی
ہاں اور جو وقت ہوتا ہے دوسرا اس کو ہم برابر بانٹتے ہیں ان کتابوں میں کیونکہ اگر ہم ایک ہی کتاب پڑے گے تو باقی سب کا کیا ہوگا اسی لیے ہمیں واقعت کا خیال رکھنا ہے ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پڑھنا ہے
جی بھائین اب بھجن ہوتا کہ ہے جو کہ مطلب نہ کہنا مطلب ہمیں سیکھ لینا چاہے آپ کو پتا ہے میں نے یہ کیوں کہا بھ جان کیونکہ ہر چیز کے لیے مطلب ہر نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو کام ضروری نہ نہیں ہوگا نا ایک انسان کے لیے اسے منع کرتا ہ کیونکہ اس سے مطلب انسان سیکھ جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا ضروری ہے میرے لیے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے مہ مطلب اپنے فائدے کے لیے جو بات ہوگی اس کے لیے مطلب آگے بڑھو جو فائرگ کے لیے نہ ہو اس کے لیے ا مطلب ہمیں ہاں نہیں کرنی چاہیے
ہاں
ہ اور بجن لگاتار لگاتار کام سے تھکاوٹ آتی ہے ہوتی ہے اور ہر پ ہر پانچ یا دس م بع بریک ایک انسان کو لینی چاہیے جب وہ کام کر مطلب کام کر ہوا تب بریک لینی چاہیے کیونکہ اتنا مطلب کام کام بھی ضروری ہے بھجن مطلب انسان کے لیے پہلے اپنی صحت ہے کہ نہیں بھجن ہاں تو میری یہی رائے ہے کہ پانچ دس منٹ بریک لےیا کرے جو کچھ بھی کام ہو مطلب بریک لینا چاہیے حد پانچ پانچ دس دس منٹ بریک لیا کرو اور پانی پیا کرو جو کچھ بھی ہے وہ کیا کرو پانچ دس منٹ ریسٹگ کیا کرو تو پھر آگے کا کام کرنا ہوتا ہے
ہاں اور وقت کا پاون شخ جو ہوتا ہے نا وہ ہر موقعے سے فائدہ اٹا تھا ہے
ہے کہ نہیں ہاں وہ اپنی زندگی میں کام ا بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں
جی بھائی
ہاں جیسے کہ پلان نہ ہونا جو کام سامنے آئے کر لیتے ہے کہ نہیں اس سے ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ بچ جاتا ہے جیسے کہ ہمیں کچھ کام ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے اس کو ہمیں کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں وہ اسی وقت کرنا چاہیےے کہ نہیں
ہاں مائ
اور سوشل میڈیا ہے نہ وہ
جی
وہ ایک منٹ کی ریئل ہے گ نہیں
جی بجن جی جی جی ب جی
ہاں ہ وہ گھنٹہ کھا جاتی ہے وہاں سے
جی جی بائی جان
لیک نہیں ہمارا جو سارا ٹائم ہے وہ وہی پر آج ویسٹ ہوتا ہے ج لیک نہیں ختم ہوتا ہے
جی بھائی جان جو کام کو مطلب اگر کام بڑا ہوناا بھ جان تو کام کو چھوٹے حصوں میں کیسے بانٹنا ہوتا ہے بھائی جان بھاری کام جو بھاری کام ہوتا ہے نا بھائیجن جو جی جی بھائی جان جی جی بھائی جان جو باہری کام ہوتا ہے نا اس کو مشکل لگتا ہے مطلب میں یہ نہیں کر پاؤں گا اسے چھوٹا ا اسے چھوٹا کرنے کے لیے ہم ا مطلب دوسروں کو دوسرے کے ساتھ بانٹ مطلب بانٹتے ہے کیونکہ جیسی وجہ میرا ایک دوست ہے اور میں اس دوست جب میرے دوست کو کوئی کام ہوتا ہے وہ مجھے بلا دیتا ہے اس کو پتتا ہے کہ اگر زیادہ کام ہوگا تو وہ مجھے ضرور بلائے گا کہ کام ہے ایسے ہے وغیرہ تو مطلب یہی ہوتا ہے ایک مطلب ٹائم بچانے کے لیے مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے میں مطلب کام چھوڑ کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کیونکہ ہمارے جتنا ٹائم بچے گا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں بھجن اسٹپ بائی اسٹپ کرنا ہوتا ہے اور زیادہ جلدی بھی مت نہیں کرنی ہوتی ہے اور ہوتا کہ ہے مطلب یہ دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کل کریں گے مطلب اس سے اس کے بعد کریں گے یہ نہیں سوچنا ہوتا بھائی جن جو کام ہے آج ہو جی بھائی جن آج ہو سکتا ہے تو وہ آج بھی کریں گے وہی بات ہے
ہاں کل بھی چلے جائیں گے جیسے کہ ہمیں سکول جانا ہے کل بھی جانا ہے پرزو بھی جانا ہے یہ ہمیں ضرور جانا ہےیکن ب اپنےاغ پہلے رہتا نہیں جاں گا پرس بھی نہیں جات جیسے ہی کہ ہم کوئی کام بولتے ہیں فضول ہے کر یہ بھی نہیں تو کیا ہوتا ہے نہ کرے تو بھی چلا جائے گا ہے کہ نہیں ہ اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے اس سے ہمارا دماغ جو ہے نا وہ تیز رہتا ہے اور فوکس اسے اور فوکس اس سے بڑھتا ہے ٹائم مینجمنٹ سے ہے کہ نہیں ہر کام کے لیے ہاں مت کری ہے کہ نہیں اپنا وقت سب سے قیمتی ہے جیسے کہ اگر کوئی آپ کا پڑوز یا کچھ ہو اس کو بھی کچھ کام ہے اور آپ کو بھی کام ہے وہ بولے گا ہوو ادھر آؤ یہ کام ہے وہاں جاؤ گاڑی لے لو یا لے لو کچھ بولے گا ان کو کام ہوگا نہیں آپ ان کو بولو گے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے وقت کی ہے نا قدر کرنی چاہیے کیونکہ اگر آ آپ تم پڑھ رہے ہو کہ نہیں
جی بھ جن اور میں بات یہاں سے کہوں گا بھجن
ہاہر کام کے نے میں رکھنا چاہیے کہ نہیں ہاں دیکھیے بھائینا مطلب ڈسپل کی کوئی کوئی کام مطلب لیٹ ہو جائے یا خود کت کوت ائم مطلب میں با اک بار بنا ڈیڈ لائن جو ہوتے ہے نا بن ڈیڈ لائن ہوتا ہے مطلب آخری بار اتنا ڈیڈ لائن کام لیٹ ہوتا ہے نا بہ کو ٹائم دو اور اس میں مطلب اسی میں اس کو خم کرنے کو ختم کرو جو بھی کام اس میں ختم کرو اور بت کیا وا آج کل دیکھا جائے اوور لیٹ کر رہے کام کیونکہ پس بہت ضروری ہ یہ انسان نہیں سوجتا کہ اپنا صحت نہیں دیکھوں میں وہ نہیں دیکھوں اور رات پہ ایک مطلب ریویو کرو جیسے کہ مین کا ہے مطلب سونے سے پہلے
دن میں میں نے کیا کیا کیا اور کیا رہ گیا اور الگ دن مطلب اسی سے پھر الگ دن اسی دن سے الگ دن سے حساب سے پہلے پلان کرو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور اسی حساب سے دن ہمارا چلے گا کہ کیا
کام رہے
گیا تھا کیا کام میں نے کیا وہی مطلب میں رج سے پہلے جو سونے سے پہلے وہ یاد کیا کیا کرے ایک انسان
جیسے کہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ پڑھائی کب کرے گے نید کم کری نیند کب کرے گی کب سونا ہے کھانا کب ہے وقت اس سے وقت فکس رہتا ہے کہ نہیں ہ جیس کہ اگر کوئی مشکل موضوع ہو آپ کو کچھ کسی استاد نے آپ کو دیا ہو کہ یاد کرنے کے لیے اس کا سب سے صحیح واقعت ہے کہ سبا کا وقت کیونکہ اس وقت دماغ فریش ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان
جی بب مے بھی بہت اچھا لگتا ہے
ہاں آپ سے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ہاں جی کے بائی جان چلے
السلام علیکم